ہلو وعلیکم السلام ب بھائی ٹھیک ہو
بھائی بھائی ٹھیک آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا اور سناؤ کیا حال چال
بس ٹھیک ہے آج کل کیا چل رہا ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے نا بڑھیا
بڑھیا اور ساپ سناو
آپ کو پتہ ہے آج کالج ہمارے ٹیچرز نے ہاسپلٹی یعنی مہمان نوازی پر لیکچر دیا مجھے یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگا
صحیح کہا تم نے ہمارے معاشرے میں بھی مہمان کو عزت دینے کی روایت سمجھ جاتی ہے بچپن سے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے
ہلو
دو
شاید اپ کو کچھ اور پڑھنا تھا
نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتا
ٹھیک ٹھیک جی ہاں جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا تو ہم اس کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں اس کے لیے کھانا تیار رکھتے ہیں اور اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں
مجھے یاد ہے پچھلے مہینے میرے چاچا اور ان کی فیملی ہمارے گھر آئی تھی میرے والدین نے ان کو اتنا اچھا استقبال کیا کہ وہ بہت خوش ہوگئے اتنا خوش ہوگئے سو روپئے دے کے گئے ہے
او جو یھ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اصل ہاسپٹل ہاسپلیرٹی صرف اپنے کھانے پینے تک محدود نہیں ہوتی اس میں اچھی گفتگو مکل راحت اور عزت بھی شامل ہونی چاہیے
بالکل کبھی کبھی لوگ مہمان کو بہت مہنگا کھانا کھلا دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کرتے ایسی ہاسپٹلٹی مکمل نہیں ہوتی
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں مہمان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کہ وہ ہمارے لیے احتیاط رکھتے ہیں اگر انسان خلوس سے پیش آئے تو چھوٹی سی توجہ بھی یادگار بن جات اتی ہے
اسلام میں بھی مہمان نوازی کی بہت فضیلت دی ہیں حدیث میں مہمان کی عزت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے
جی ہاں ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مھما نوں کی بہت عزت کی اور امت کو بھی اس کی تعلیم تھی اسی وجہ سے مسلمان معاشرے میں ہاسپٹلرٹی کو بہت احتیاط احتیاط دی جاتی ہے
آج کل کے منسوف زندگی میں لوگوں کی پاس وقت کم ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے وقت نکال نکالنا چاہیے
بالکل مہمان نوازی صرف امیر لوگوں کا کام نہیں غریب آدمی بھی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کی خدمت کر سکتے ہیں
تم نے بہت اچھی بات کہی میرے خیال میں ممان نوازی دل کی دلا دولت ہیں پیسوں کی نہیں
بالکل بالکل کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ سادے غریب میں اتنا پیار ملتا ہے کہ مہمان کبھی نہیں بولتا جبکہ کچھ امیر لوگ کے گھر گھروں میں سارے سہولتیں ہونے کے باوجود ھوس کی کمی ہو تی ہیں
ہاسپٹل ساری ہاسپٹلٹی صرف کر تک محتو نہیں ہونی چاہیے اسکول آفس ہوٹل اور پبلک پلیسز میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے
جی ہاں اسی لیے ٹورسٹ انٹرسٹ ریل میں ہاسپلیرٹی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے جو ملک میں مانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں وہاں زیادہ سیاح آتے ہیں
پاکستان اور ہندوستان دونوں مہمان نوازی ملک میں شمار کی جاتے ہیں ہمارے تذ میں مہمان کو خوش مقام دیا گیا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہاسپلیرٹی سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہاسپٹلٹی سے رشتوں میں مضبوط کی آتی ہیں ہیلو
ہیلو
ہاں
مجھے لگتا ہے کہ ہاسپلیٹس رشوں میں مضبوط آتی ہے
اگر کوئی مہمان اچانک آ جائے اور گھر میں زیادہ انظام نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے
میرے خیال میں پش چان ہونے کی ضرورت نہیں جو کچھ موجود ہو خلوص کے ساتھ پیش کر دینا چاہیئے مہمان اکثر پیار اور اخلاق کو یاد رکھتا ہے نہ کہ صرف کھانے کو
یہ بات مجھے بہت پسند آئی کبھی کبھی لوگ مہمان کے آنے سے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بہت خرچ کرنا پڑے گا
نہیں ہاسپلیرٹی کا مطلب فضول خرچہ نہیں اسلام بھی ابتدال کی تعلیم دیتا ہے مہمان کی خدمت ضرور کر کرنے لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں نہ اٹھ اٹھانا اٹھاائے
آج کل ہاسپٹلٹی آج کل ہوٹلس میں ریسٹورینٹس میں دی ہاسپٹال ٹگ دی جا جی ہیں
جی ہاں وہاں امپلائز کو سکھایا جاتا ہے کہ کسٹمرس کے ساتھ اد س سے کیسے پیش آنا چاہیے یہ ان کے مسئلے کے ساتھ کس طرح خوش رکھنا چاہیے
اس سے ہسپ ہاسپٹلٹی میں ایک سکل بھی ہے جو سیکھ جا سکتی ہے
بالکل لیکن سب سے اہم چیز انسانیت اور خلوص ہے جب یہ دونوں موجود ہوتے ہیں تو ہاسپلییرٹی اپنے آپ نماان ہو جاتی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو بھی ہاسپٹلٹی کی عادت دلانی چاہئے جب نیا اسٹوڈنٹ اسکول یا کالج میں آئے تو ان کی رہنمائی کرنی چاہیئے
یہ بھی ایک قسم کی مہمان نوازی ہے کسی نئے شخص کو اپنا دینا اپناپن دینا اور اس کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے
ہمارے پڑوس میں بھی ایک بزرگ رہتے ہیں جب یہ کوئی میں مہمان ان کے گھر آتا ہے وہ بہت محبت سے ملتے ہیں اسی وجہ سے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں
اچھی عادتیں انسان کی پہچان ہوتی ہیں مہمان نواز لوگ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں اور ان کی شہرت بھی اچھی ہوتی ہے
ہاسپٹلٹی کا اکثر
ہلو
ہلو بات آ رہی ہے ہاسپٹلٹی کا اثر بچوں کے پر بھی پڑھتا ہے اگر بچے اپنے والدین کو مہمان نواز محروم جی
مہمانوں کی عزت
جی جی
کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی عادت سیکھتے ہیں
بالکل تربیت گر سے شروع ہوتی ہے بچوں کو بچپن سے ہی ادب عزت اور خدمت کا درس دیا جانا چاہیے
کیا تم سمجھتے ہو کہ سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کی دھیانپ ہاسپٹلٹی کم ہو گئی ہے
کچھ حد تک لوگ آن لائن زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو لوگ نوراش رشتوں کی قدر کرتے ہیں وہ مہمان نوازی کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ہیں
میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی تہذیب اور روایت کو ہمیشہ قائم رکھیں
اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اچھے مثال قائم کریں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آئے اس کا مسکراہٹ کے ساتھ اس اسقبال کرے
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب مجھے مہمان نوازی کی اصل احمیت اور بھی اچھے
بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہ اب مجھے مہمان نوازی کی اصل اہمیت اور بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہاسپٹ صرف فایت نہیں بلکہ انسانیت محبت اور اخلاق کا اظہار ہے چلو اللہ حافظ ملتے ہیں کبھی اور
چلو اللہ حافظ